ا
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جناب
اللہ میں خیریت سے ہوں کیا آپ سفر کےلے تیار ہیں
جی اللہ کا شکر ہے میں تیار ہوں الحمد للہ میں بالکل تیار ہوں
تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں
آج ہم اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوبصورت پہاڑ پہاڑی مقام کی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں پھر کس چیز کا انتظار ہے
واہ مجھے مجھے سفر بہت پسند ہے
مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے
مجھے بھی اکثر سفر کرنا کافی زیادہ پسند ہے کیونکہ سفر سے نئی جگہیں دیکھنا اور نئی باتیں سیکھنا کا موقع ملتا ہے اور وہ موقع جو ملتا ہوتا ہے اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے
کیا تم نے اپنا ضروری سامان رکھ لیا ہے
ضروری سامان ہاں میں نے ضروری سارا سامان سامان رکھ لیا ہے کپڑے پانی کی بوٹل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں رکھ لی ہیں آپ بتائیے آپ نے رکھ ل ہے
ہاں میں نے بھی رکھ لیا ہے بہت اچھا کیا سفر میں احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے
بالکل بالکل ہمیں اپنے سامان کا خاص خیال رکھنا ہے بس یہ جان لو بالکل سامان کا بہت خیال رکھنا ہے
ہاں بہت اچھا سفر بہت اچھا سفر ہے احتیاط بھی ضروری اور دیکھو راستے میں منظر کتنے خوبصورت آتے ہیں کتنے خوبصورت منظر ہے
بالکل ہرے بھرے کھیت اور درخت بہت دلکش نظارے لگتے ہیں بہت دلکش نظارے
کیا تم پہلے بھی اس جگہ جا چکی ہو
نہیں نہیں یہ میرا وہاں کا پہلا سفر ہوگا ایسا ہم کبھی نہیں گئی
پھر تو تم بہت پرجوش ہ گی
بج کچھ بالکل صحیح پہچانا میں نہیں جانا دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہوں اکثر بہت زیادہ ایک دم
ہوں ماشاء اللہ تو سفر کے دوران تم کیا کرنا پسند کرتی ہو
میں سفر کے دوران سب سے پہلی بات سب مجھے کھڑکی کے باہر کے نظارے بہت پسند ہیں تو میں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھوں گی اور مجھے تصویریں لینا تو بہت زیادہ پسند ہے
یہ یہ بہت اچھی بہت اچھی یاد ت ہے
جی اکثر لڑکیوں میں عادت ہوتی ہے دیکھی جاتی ہیں اور آپ بتاؤ آپ سفر میں کیا کرتے ہیں آپ کبھی تو جانیں
مجھے سفر کے دوران کتاب پڑھنا اور
ا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑھیا یہ بھی اچھی چیز ہے یہ تو بہت اچھی اور مفید مشغلہ ہے سچ میں ہ نا
ہاں شکریہ سفر انسان کے علم میں اضافہ بھی کرتا ہے
بالکل درست فرمایا مختلف علاقوں کے ثقافت مختلف علاقوں کی ثقافت اور رسم و رواج جاننے کو مل ہیں اتنا اچھا لگتا تا ہے بہت زیادہ دل کو سکون اور مطلب نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا تا
دیکھو ہم ایک دریا کے قریب پہنچ گئے ہیں
پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ جائیں گے جب دریا کا مندر بہت خوبصورت لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے مجھے دریا سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے دیکھنے میں اور جب جائیں گے تو ضرور دیکھیں گے
یہاں کی ہوا بھی بھی کتنے خوش شگوار ہے
جی ہاں سفر میں ٹھنڈی ہوا دل کو خوشک کر دیتی ہیں
ہاں ماشاء اللہ کیا تم سفر کے دوران مقامی کھانے کھانا مقامی کھانا کھانا پسند کرتی ہو
چیز ہاں مشہور کھانے چ چکھنے کی کوشش کرتی ہوں پر تھوڑا پرہیز کرتی ہوں میں ان سب چیزوں سے پر ہاں تھوڑا کوشش کرتی ہوں کہ چکھوں
میں بھی یہی کرتا ہوں ایسے
ہاں بالکل یہی کرنا ہے میں اس بات سے متفق ہوں ویسے سفر میں سب سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے آپ بتائیے
میرے خیال میں اچھی پلاننگ سب سے اہم ہوتی ہے اچھے سے آپ لیف کے
لگتا ہے آپ کو نیند آ گئی بات کرتے کرتے مجھ سے
نہیں بس میں ابھی سو کے اٹھا تھا تو اس لیے
اچھا تو مجھے آپ کی جوائ کی آواز آئی تو مجھے لگا شاید آپ کو نیند آ رہی ہے یا تو پھر آپ نیند میں جانے ہی والے ہیں
نہیں نہیں ابھی
چلیے کوئی نہیں نیند سے اٹھ کے بھی کبھی کبھی جیں آتی یہ سستی سی اجاتی ہے باڈی میں
ہاں ابھی تو میرا مزاج تازہ تر ترو تازہ
ہاں اور اور بتائیے کہ غیر ضروری چیزوں سے پریشانیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے سفر کے دوران
ہاں میرے خیال سے اچھی پلاننگ تو میں نے آپ کو بتای اگر پلاننگ اچھی ہو تو سفر زیادہ آرام دہ ہو جاتا ہے
واقعی واقعی درست فرمایا صحیح فرمایا
ہاں دیکھو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں
آ ہ آ ہ آے گے
پہاڑ نظر آئیں گے دیکھنا وہاں پہ
بالکل پہاڑوں کا نظارہ دیکھ کے تو مھجے بہت اچھا لگتا ہے دل کو سکون دیتا ہے دل میں ٹھنڈک آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے
مجھے تو مجھے تو قدرتی منظر بے حد پسند ہے
بالکل اللہ کی شان اللہ میں قدرتی منظر دکھائے یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے میں آس پاس کے جائز جائزہ لوں گی اور تس رن بناؤں گی زیان آپ کو پہہ ہی بتا دیا گا مجھے تصویریں روکنے سے منا مت کریے گا
بالکل بالکل ہم اپنی منزل کے قریب بھی پہنچ رہے ہیں
اور ہ یہ سفر واقعی یادگار رہے گا رہے گا ان شا یا اللہ ہم سب جائیں گے اور آپ کے گھر سے کون کون لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے سفر کے لیے
ساتھ میں میری والدہ ہیں میری اہلیاں ہیں اور میرا چھوٹا بیٹا ہے
ماشاء اللہ
اور بس
آپ کے آپ کیسے ہو وہ بہن نہیں جا رہی ہیں
نہیں میری بہن بہن بہنوئی نہیں جا رہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بہنوئی کی طبیعت تھوڑی ناسااز تھی تو ابھی وہ اسپتال سے دواخانے سے چھٹی لے کر گھر آ گئے تو وہ ابھی کچھ دن آرام فرمائیں گے
اچھا اچھاچ
بھی اسی سلسلے میں جا نہیں پا رہی
سوری تو صحیح پھر آپ کب کہاں ملیں گے ہمیں تو گاڑی اپنی لا رہے ہیں آپ یا نہیں
ہاں میں گاڑی نہیں لا رہا ہوں
سی
وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرو گی آپ یہ بتا سب چھوڑو
بتتاائی دیا میں تصویریں بناؤ گی تصویریں لینا تو میرا پہل جی اور تھوڑی گفتگو کریں گے کچھ کچھ گیمس گیمس کھیلیں گے اور پرچیاں میں رکھ ل پرچیوں والے گیمس بھی کھیلیں گے
میں تو میں تو قدرتی منظر سے لفت لطف اندوز ہ ہوں گا اور کچھ معلومات جمع کروں گا
ہ ہاں یہ ضروری ہے معلومات جمع کرنا بھی بہت مزہ آتا ہے دیں گے ان شاء اللہ چلیں گے تو پھر
جی ہاں جی ہاں مجھے بھی ایسا ہی مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرح کا کریں گے اور ان شاء اللہ کپڑے وغیرہ جو ہے آپ اپنے صبرک رکھ لینا ہر ایک ضرورت کی چیز دوا وغیرہ اگر آپ کی کوئی دوا چلتی ہو کسی مرض کی دوا چلتی ہو کسی مرض کی دوا چلتی ہو
ہاں میں نے دوائیں بھی رکھتی ہیں ممی کی یہ ساری دوائیں رکھی ہیں اور اپنے کپڑے بھی رکھ لیے ہیں اپنے بر کے بہت سارے شلوار قمیض
اپنا حجاب بہت سارے سوٹ اپنے شلوار قمیض کے میچنگ کی
اور یہ سب تو آپ نے رکھی لیا اپنے گھر والوں کو بت ہی ہے نا میرا تو کچھ بھی آپ نے آ اپنے گھر والوں کو میں کس کے ساتھ آ رہیں گے
میرے گھر میں میری والدہ میری بہن آ رہی ہیں اور میرے رشتتے دار میں میری خالہ کی بیٹی ہاں وہ بھی آئیں گے میرے شوہر بھی آیں گ
اچھا
جی چ ہاں سب آئیں گے انشاء اللہ اور میرے بھی بیٹے آ رہے ہیں فی الحال جی جی جی جی انشاء اللہ ملاقات ہوگی پھر ہو گیا اپنا خیال رکھیے گا داؤ میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ وعلیکم السلام اللہ حافظ